ہیلو السلام علیکم کیسی ہیں
جی جی بریا سب خیریت اپ بتائیے
بس سب خیریت میں ہے اور
بس اور کیا کر رہے تھے اپ فارغ تو نہیں تھے اپ
نہیں نہیں نہیں بس میں بیٹھی تھی ہاں جی ہاں جی میں بیٹ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بس میں نے نا اپ سے سے کچھ پوچھنا تھا میں نے نا ہ اج اپ کو دے ہمارے گھر ہاں ہم ہماری نا گھر کے سامنے جو پارک ہے نا میں نے میں نے نا اپ کو وہاں پر دیکھا تھا سا
اچھا اچھا
تو اپ ہاں جی جی جی اپ نا وہاں پر سیر کر رہے تھے مطلب ٹہل رہے تھے اپ تو تو اپ ماشاء اللہ بہت فٹ اور تندرست لگ رہے تھے اپ بالکل
ہاں وہ نا میں روز ٹہلتی ہوں شام کو نا
جی جی آپ تھوڑا مجھے مشورہ دیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں تاکہ میں بھی اپنی صحت کو بہتر تر بنا سکو
میں تو اپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ سب سے پہلے زیادہ نہیں ہے اپ روزانہ ٹہلیے نا صحت کو کیونکہ روزانہ اگر اپ ٹہلو گے نا تو وہ اٹومیٹکلی اپ کی صحت کو نا تندرست اور ایک بہت ہی فائدے مند منات زیادہ نہیں اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی روز ٹہلتی ہیں نا تو وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے
جی جی جی
ہاں
مجھے یہی ہوتا ہے مجھے بس یہ آج کل دیکھو اتنے مطلب صحت کا اتنا مسئلہ ہو چکا ہے نا کہ ہر کسی کو پریشانی ہو رہی ہے ہر کسی کو مسئلہ ہو پڑا ہے
وہی ہے صحت کی اگر وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنی صحت کی ہی حفاظت کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے
تو ہمیں یہ ایسی ہے کہ ہمیں پھر جلدی صبح اٹھ جلدی اٹھنا پڑے گا صبح پھر ہے نا صبح اٹھنے کے لیے ہم آد
صبح کی سر کیونکہ جو صبح کی سہر ہے نا وہ انسان کو تازگی اور سکون دیتی ہے
ہوں ہ ہ ہ
صبح زیادہ نہیں آپ صبح پیدل چلنا صحت کے لیے شروع کر دو نا وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے زیادہ نہیں آپ تھوڑا سا دو چار پانچ کلو میٹر اگر آپ چل لیتی ہیں روزانہ پیدل تو وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی صحت کو اچھا بنا دے گا
جی جی جی مجھے ڈاکٹر نے بھی یہی بولا تھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ صبح اٹھو اپنا جسم تازہ رہتا ہے انسان کا جسم تا جہ ہے بے تازہ رہتا ہے نا دماغ بھی زیادہ اچھا کام کر تا ہے صوبے کی جو ہو وا ہوتی ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت مطلب بڑی وہ ہوتی ہے مفید ہوتی ہیں جی جی جی جی ویسے دیکھیے جلدی اٹھنے کا فائدہ بھی ہے
ہاں میں بھی یہی چیز کہہ رہی تھی اور میں یہ چیز کہہ رہیے کہ جلدی اٹنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ اس سے آپ کو ہانی کیا ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس سے آ کو اس سے آپ کو کیا ہے آپ کو آپ کا من جو ہے نا آپ کو بالکل سکون رہے گا آپ کو اپنے آپ میں طاقت رہے گی آپ کی نا ایک اچھی ارجا بنی رہے گی اگر آپ روز چلتی ہے نا ایک اچھی ارجا بن رہے گی اور اور پھر آپ اپنے آپ نا تھوڑی دیر کے بعد ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ بہترین ہو گئی ہے اس میں کافی س س بہتری ہو گئی ہے
جی جی آپ مجھے اچھا مشورہ دے رہے ہو میں کوشش ضرور کروں گی ویسے دیکھو اگر ہم جلدی اٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھو جیسے ہم نماز پڑھ سک سکتے ہیں اپنی ہے نا پڑھائی اپنی ہم ایکسرسائز کے لیے ہمپ نکال سکتے ہیں
بالکل بالکل اپنے جسم کو تھوڑا بہت کھولیں گے اس کا تھوڑا بہت یوز کریں گے تو وہ ہمیں تندرستی ہی دے گ ہماری جو مفید ہے اس سے ہمیں مفید ہی ملے گی اس سے کچھ بھی نہیں آپ کو ہانی ہوگی مفید ہی آپ کو ملے گا
جی جی جی صحیح بتا رہے صحیح فرما رہے ہو آپ
ہاں تازگی ہوا لینے سے نا آپ کی صحت اچھی رہے گی
مچھ دیکھیے پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹ جاتے ہیں تو اس کے اوپر نیند کا بھی تو اثر پڑتا ہی ہوگا پھر
دیکھیے نیند کا اثر کیسے پڑتا ہے آپ صبح اٹ ٹھیک ہے کام کیجیے وہ آپ کا جو کام پہلے جو آپ کا کام ایک بجے ختم ختم ہونا ہے وہ تو آٹومیٹکلی آ کا کام بارہ بجے ختم ہو جائے گا نا تو اس کے بعد آپ کا جو ایک دو گھنٹہ جو آپ کا بچتا ہے اس میں آپ دوبارہ سے دن میں سو جائیے دن میں سونے سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن یے ہے کی صبح
ویسے تو دیکھ کھے ویسے تو دیھکے رات کو اللہ تعالی نے رات دی ہمیں سونے کے لیے دی ہے نا یے ہے کی چلو اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو پھر رات کو ہمیں جلدی سونا پڑے گا نا پھر ہمیں اپنا روٹین بنانا پڑے گا پھر
بالکل بالکل اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اپنی قوت کرنی پڑے گی اٹھنا پڑے گا قوت سے آپ تھوڑا بہت وہ ہوں گے اگر آپ قوت رکھو گے تو آپ اٹھ سکتے ہو
جی جی جی بالکل
ہمم
چلو دیکھیں کوشش کریں گے بس یے ہوتا ہے کی دیکھو اگر ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوگی تو ہمیں سستی تھکاوٹ کمزوری بھی تو محسوس ہوتی ہے نا پھر
نہیں نہیں سیر کرنے سے نا تناؤ کم ہوتا ہے اور سیر کرنے سے نا تناؤ کم ہوتا ہے اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے آپ بے فکر رہیے اس سے کچھ نہیں ہوت تا ہے صبح کی ساری ہی انسان کو تازگی ارجا اور سکون دیتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ چلو آپ کا مشورہ مجھے اچھا لگا ہے آپ نے جو بھی مجھے مشورہ دیا ہے میں نے تبھی میں نے آپ کو دیکھا نا تو آپ کی مطلب ماشاء اللہ آپ بہت مطلب صحت مند لگ رہے تھے
ہاں کیونکی نا میں ابھی بیمار ہوگئی تھی تو پھر ڈاکٹر نے مجھے صلاح دیا کی آپ تھوڑا سا چلنا پھرنا اسٹارٹ کیجیے روزانہ ٹہلیے روزانہ ٹہلانے سے آپ کو سکون دل محسو ہوگا اور زیادہ سے زیادہ نا پیدل چلیے تاکی جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست تو اور دماغ پر سکون رہتا ہے
جی جی جی بالکل بالکل بالکل
تبھی اس لیے میں روز کی سیر کرتی ہوں چاہے پانچ دس بیس محنت ہی کروں گی لیکن کروں گی
جی سیر تو چلو آپ اچھی بات بتا رہے ہو سیر کرنا بھی صحیح بات ہے سیر کرنا ہماری صحت کے لیے کافی مفید ہے ہمیں کرنی بھی چاہیے آپ بتا رہے ہو تو میں بھی دیکھ کھو گی اب کر کے مجھے مجھے تو نا صبح اٹھنے کا آلس بہت آتا ہے
وہی وہی ہے نا آلس کو تھوڑا سا چھڑنا ہے اور اٹھ کے کرنا پڑے گا اگر اپنی صحت کو
اتنی زیادہ ایکسرسائز کریں گے جتنا زیادہ چلیں گے تو ہمارا جسم بھی تندرست رہتا ہے
بالکل بالکل تندرستی ہوگی شریر میں جسم میں تو پھر ہی آپ کام کر سکتے ہیں نہیں تو پھر کیسے کریں گی آپ
جی جی جی بالکل بالکل آج کل تو دیکھ لو چھوٹی چھوٹی عمر میں بھی لگی ہوئی ہے دوائی وغیرہ لگی ہوئی ہے سب کو ہے نا
بالکل بالکل وہی ہے نا مجھے اللہ کی رحمیت ہے کی مجھے ابھی کوئی بھی دوائی نہیں لگی ہوئی تو لگی تھی تو چلو چل رہی تھی کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی لیکن اب میں نے جب سے چلنا شروع کیا کیا ہے ٹہلا شروع کیا ہے ایکسرسائز کرنا شروع کیا ہے تو میرا تھوڑا س مجھے اس میں فائدہ ہوا ہے
چلو یہ تو اچھی بات ہے پھر
ہاں جی ہاں جی میری ارجا بھی اچھی ہو گئی ہے بس آپ بتائیے آپ اپنے بچوں کو بھی ہاں ہاں کھانے پینے میں بھی تھوڑا سا پرہیز کرنا پڑتا ہے نا
ہا ہا ہا ہا
ہاں بسس یہی ہے کہ آپ روز ٹہلیے ایکسرسائز کیجیے تو وہ سارا کچھ ایک بیلنس ہو جاتا ہے
جی جی جی
ہاں تندرستی نا ایک بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ایک بہت ہی زیادہ ذمہ داری ہے
دیکھیے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں جو جنگ فوڈ کھاتے ہیں زیادہ ہے نا جیسے زیادہ میٹھا ہو گیا کچھ زیادہ تلیف ہو رہی ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا پڑتا ہے پھر
ہاں بالکل بالکل یہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر پہلی بات ہے پہلے آپ اگر آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے کریں گے اگر آپ بھی کھائیں گے تو پھر تو وہ تو پھر نہیں مانیں گے نا پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو
چلو
ہاں
اں
اور آپ بتائیے
تہ یہ بس میں بیٹھی تھی مجھے بس ایک دم دھیان آیا تو فارق ہی بیٹھی تھی میں نے سونچا کہ چلو تھوڑا سا آپ سے گپت گوپ بھی ہو جائے گی اور
ہاں بڑھیا کیا آپ نے بڑھیا کیا آپ نے آج کل موسم بھی ایسا ہی ہو گیا ہے نا بالکل بھی ایسے من مطلب من نے نہا جان ہی نہیں ہے جسم نے میں بالکل بھی جان نہیں ہے نا کوئی ارجا ہی نہیں ہے
نہیں ہے آلس سو آلس سا رہتا ہے جس میں بھی ذہن میں بھی
ہاں وہی ہے نا جتنے مرضی کوشش کر لیں ہم مقستط کرنے کی لیکن ہو تھی نہیں ہے
نہیں ہوتی بالکل بھی نہیں
ہاں
بس دیکھو ایک دم بارش ہو جاتی ہے ایک دم ہی وہ ہو جاتا ہے موسم ایک دم
ہاں بالکل بالکل بارش سے بھی گرمی ہی ہوتی جی یہ دوبارہ سے ایسے ہیومیڈیٹی لگتی ہے
ایک چلو موسم بھی اگلا تھا حالاکہ بہت بڑی نعمت ہے
ہاں یہ ہی اللہ ہی کی نعمت
ہاں اللہ کے اللہ کی مرضی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا
ہاں ہاں بس آپ آپ تھوڑا سا ٹہلنا شروع کر دیجیے آپ کی اپنے آپ صحت ٹھیک ہو جائے گی
جی جی بالکل آپ نے جو بھی مجھے مشورہ دی ہے جو بھی صلاح دی ہے میں ضرور کوشش
ہاں بالکل بالکل انشاء اللہ
ہاں جی
چلیے
چلیے چلو ٹھیک ہے
ٹھیک ہے پھر کریں گے دوبارہ سے آپ کو نا گپتگوپت
ٹھیک ہے میں میں نے جب اگر کچھ اور بھی پوچھنا ہوگا تو میں ایک دفع پھر آپ سے فون
ہاں بالکل بالکل انشاء اللہ جب مرضی کیجیے آپ جی ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا حافظ